السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہے جی ہاں میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ سے ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں
ضرور کون سا موزو ہے
انسانیت آج کل یہ لفظ تو سب استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے
بہت اچھا موضوع ہے بہتو اچھا موضوع چنا ہے انسانیت دراصل محبت ہمدردی رحمسار اخوت اور دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے انسانیت یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سب ان ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کے ساتھ اچھا سلو کرنا ہے
یعنی کہ انسانیت سے صرف انسان ہونے کا نام نہیں بلکہ اچھا انسان ہونے کا نام ہے
بالکل درست اگر کوئی شخص دولت مند ہے تعلیم یافتہ ہے یا طاقتور ہے لیکن دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہو کرتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں انسان نہیں کہلا سکتا اصل انسان وہ ہے جو دوسروں کو درد دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھے
تو کیا انسانیت کا تعلق صرف اپنے خاندان اور دوستوں سے ہوتا ہے
نہیں انسانیت کی کوئی حد نہیں ہوتی یہ ہر انسان کے لیے ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب زبان قوم ملک قوم یا ملک سے تعلق رکھتا ہو انسانیت سب کے ساتھ برابر برابری اور محبت کا درس دیتی ہے
آج کل دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں جیسے کہ غربت ہے بھوک جنگیں اور ناانصافیہ کیا انسانیت ان مسائل کا حل بن سکتی ہے
یقینا اگر کوئی لوگ انسانیت کو اپنا لیں تو بہت سے مسائل خود بخود ختم ہو سکتے ہیں جب لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھیں گے اور نفرت کے بجائے محبت کو فروغ دیں گے تو معاشرہ بہتر بن جائے گا
مجھے لگتا ہے کہ انسانیت کا آغاز گھر سے ہوتا ہے
بالکل اگر ہم اپنی والدین بہن بھائیوں رشتے داروں اور پڑے اسسییوں کے ساتھ ساتھ اچھا سلو کرے تو یہی انسانیت ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل گڑبڑی اثرات پیدا کرتی ی ہے
آپ مجھے کوئی اس کی مثال دے سکتے ہیں
مثال کے طور پر کسی بیمار کی عیادت کرنا کسی غریب کی مدد کرنا اور کسی غریب کی مدد کرنا راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دینا کسی کو اچھا مشورہ دینا یا کسی پریشان شخص کی بات کو غور سے سن لینا بھی انسانیت ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے پتا نہیں میں کہاں پہنچ گئی اچھا بض لوگ سمھتے ہیں کہ انسانیت صرف مالی مت ت کا نام ہے
ایسا نہیں ہے مالی مدد انسانیت کا ایک حصہ ہے لیکن انسانیت اس کے اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کبھی کبھی ایک مسکراہٹ ایک اچھا لفظ یا ایک کسی کے دکھ میں شریک ہونا بھی بہت بڑی انسانیت ہوتی ہے
کیا تعلیم انسانیت پیدا کرنے میں مددگار ثابت
جی ہاں اچھی تعلیم انسان کو صرف کتابی علم نہیں دیتی بلکہ اخلاق کی برداشت اور احترام بھی دے سکتی ہے سکھاتی ہے لیکن اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھا اخلاق نہ ہو تو تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے
ہمارے معاشرے میں انسانیت کی کمی کیوں محسوس ہوتی ہے
اس کی کئی وجوہات ہیں لوگ خود غرض کا شکار ہو گئے ہیں خود رضی کا شکار ہو گئے ہیں ہر شخص صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے دوسروں کے مسائل اور تکلیف کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے
کیا سوشل میڈیا نے بھی اس بات پر اثر ڈالا ہے
کچھ حد تک سوشل میڈیا کے فائدے بھی ہیں لیکن بعض اوقات لوگ حقیقی تعلقات سے دور ہو جاتے ہیں آن لائن ہماری ہمدردی دو ا دکھانا آسان ہے لیکن عملی مدد کرنا زیادہ اہم ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں ایک غریب خاندان رہتا تھا جب ان کے گھر میں مشکل آئی تو پورے محلے نے ان کی مدد کی تھی
یہی تو انسانیت ہے جب لوگ مل کر کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو معاشرے میں محت محبت اور اعتماد بڑھتا ہے
بالکل قدرتی آفات کے دوران بھی انسانیت کی کئی بہت سی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہے
بالکل سیلاب زلزلے یا دیگر آفات کے وقت لوگ اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی مدد کرتے ہیں یہ انسانیت کا بہترین مظاہرہ ہوتا ہے
کیا انسانیت اور مذہب کا آپس میں تعلق ہے
جی ہاں تمام مذہب انسانیت محبت رحم اور انصاف کا درس دیتی ہیں مذہب انسان کو اچھا انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے اگر کوئی شخص ز روز عبادت کرے لیکن دوسروں کے ساتھ برا برا سلوک کرے تو کیا وہ اچھا انسان کہلائے گا
ہاں جی بالکل ہلو السلام علیکم ہاں انس ٹھیک ہو سوری پی کوش نہ نہ یہ سو رنگ نمبر ہاں جی
کیا وہ اچھا انسان کہلائے
بالکل اچھا انسان کہلاتا ہے جی ہاں تمام مذاہب انسانیت محبت رحم اور انصاف کا درد دیتی ہے مذہب انسان کو اچھا انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے
وہی اس کے بعد میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص روز عبادت کریں لیکن دوسروں کو کے ساتھ برا سلوک کرے تو کیا وہ اچھا انسان کہلائے گا
نہیں نہیں ا عبادت کے ساتھ اچھا اخلاق بھی ضروری ہے انسانیت کے بغیر عبادت کی روح مکمل نہیں ہوتی
بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ مجھے بتائیے کہ انسانیت کا سب سے بہترین پہلو کیا ہے
کا سب سے بہترین پہلو میرے خیال میں دوسروں کے لیے لوڈ نا دوسروں کے لیے لو سے محبت اور لو سے محبت اور خدمت جب انسان کسی مقصد لیے یا تحریر کی امید کے بغیر کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ حقیقی انسانیت کا مظاہرہ کرتا ہے
آج کل بعض لوگ دوسروں کی مدد صرف شہرت شہرت حاصل کرنے کے لیئے کرتے ہیں
ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اصل نیکی وہی نیکی وہی ہے جو خلوصنیت سے کی جائے خلوصنیت ا خلوص انسانیت کی بنیاد ہے
بالکل کیا بچوں کو انسانیت کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے
ضرور بچوں کو بچپن ہی سے اس سچ بولنا دوسروں کا احترام کرنا جانوروں رحم کرنا ضرورت مندوں کی مدد کرنا سکھانا چاہیے
جانوروں پرراہم کرنا بھی انسانیت میں شامل ہے
جی ہاں انسانیت صرف انسانوں تک محدود نہیں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک اور ماحول کا خیال رکھنا بھی انسانیت کا حصہ ہے
اچھا ماحول کا خیال رکھنے کا انسانیت سے کیا
چلو یہ میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ نے تو اتنا سنا اتنا نہ سمجھا آپ بتاؤ ماحول کا خیال رکھنے سے رکھنے کا انسانیت سے کیا تعلق ہے
بالکل مجھے لگتا ہے کہ صاف ماحول آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے اگر ہم ماحول کو آلودہ کریں گے تو دوسرے لوگوں کی زندگی متاثر ہوگی اس لیے ماحول کی حفاظت بھی انسانیت ہے
اچھا مجھے لگتا ہے کہ انسانیت لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے
بالکل انسانیت انسانیت نفرتوں کو ختم کرتی ہے اور محبت کو بڑھاتی ہے یہ دلوں کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے
ہ بالکل اگر ہر شخصو روزانہ ایک نیکی کرے تو معاشرہ کتنا بدل سکتا ہے
بہت زیادہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی کسی کی زندگی سنوار سکتی ہے خوشی لا سکتی ہے کسی کی زندگی میں نیکیاں جو ہے وہ مطلب زنجیر کی طرح آگے بڑھتی ہے
اچھا کیا انسانیت کے لے دولت مند ہونا ضروری ہے
ہرگز نہیں انسانیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے دولت سے نہیں ایک غریب شخص جو ہے وہ بہت بڑا اچھا انسان ہو سکتا ہے لیکن آج کل افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں دولت سے ہی انسانیت کو دیکھا انسانوں کو کو پرارکھا جاتا ہے نہ کہ مطلب اس چیز سے ان میں کتنی انسانیت موجود ہے
بالکل بالکل اچھا بضافہ تو لوگ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن مسائل کم ہوتے ہیں یہ
ایسے لوگ تو حوصلہ افزائی اگر اب وسائل انك کے پاس نہیں ہے مجھے لگتا وہ کسی کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں دعا یا مشورہ یا مطلب اخلاقیتاع ان کے ذریعے ایک بات ہی اگر وہ ایک اچھی بات ہی کریں گے تو کسیك دل کو سکون مل سکتا ہے انسانیت صرف پیسوں سے نہیں نہا پی جا سکتی ہے
اچھا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ انسان اس کی سب سے بڑی دشمن کیا ہے
خود غرضی نفرت ہے تعصب ہے اور ظلم جب انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے تو انسانیت کمزور پڑ جاتی ہے لیکن افسوس آج کل بس یہی رہ گیا ہے کہ سب لوگ اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں انسانیت کا مطلب مجھے لگتا ہے آنے والی نسلوں میں تو تو انانانییل کا نام و نشانۂ ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں یہ بات آپنی صحیح کہی مجھے ہیتپا کے آپ کی بات سے مجھے یہ بتاؤ
یعنی کسی شخص کے ساتھ اس کی زبان نہ س ل رنگ یا مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرنا انسانیت سب انسانوں کو برابر سمجھتی ہے
ہوں کیا معاف کرنا بھی انسانیت ہے
بالکل جہاں ممکن ہو وہاں معاف کرنا چاہیے مطلب درگزر سے کام لینا انسانیت کی اعلی مثال ہے
آج کی گفتگو سے مجھے احساس ہوا کہ انسانیت ایک نیک اور بہت وسیع موضوع ہے ہمیں
بالکل انسانیت صرف ایک لفظ نہیں بلکہ طرز زندگی ہے اگر ہم اسے اپنی زندگی میں اپنا لیں تو دنیا بہتر ہو سکتی ہے
میں کوشش کروں گی کہ دوسروں کے ساتھ ساتھ محبت احترام اور ہمدردی سے پیش آؤں
یہی انسانیت کا اصل پیغام ہے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو ان کے دکھ درد میں شریک رہو اور ہمیشہ انصاف اور سچائی کا ساتھ دو
بہت شکریہ آج میں نے انسانیت کے بارے میں بہت کچھ سیکھا
مجھے بھی خوشی ہوئی کہ یا مجھے بھی خوشی ہوئی ایک اچھا اھ انسان بننا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے
بالکل اللہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق قطا فرمائے چلیے اللہ حافظ